ہاں السام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسی ہو باجی
ہ گلہ اللہحندلہ مچ تما پائٹن کیس ہے
میں بھی اچھا ہوں اور کیا ہوگا
پصچد سے چب تھا دھرم سوچد سے
ہاں سکھی ری سے بھی یہاں تو موسم بہت ہی زیادہ عجیب ہے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی بات اس سے
ہ
عمر جیسا لگ رہا ہے
کیا
عمس لگ رہا ہےبس
ہوں ہ بارش کا موسم ہے بارش میں ویسے ہی ہوتا ہے
ہاں بارش تو رک گئی اب بس وہی دھوپ نکلا ہوا ہے
ہوں
تو اور وہ مر جیسا لگ رہا
اور کیا ہی بتاؤں اور سب س
ہوں اور بتاؤ
ہاں چاہی بتاؤ اور کھانا پینا ہو گیا تم وہ
نہیں ابھی نہیں وہ ابھی ہوگا تھوڑی دیر سے آج کل لیٹ تو ہو جاتا ہے سب چیز میں کھانے پینے میں بھی
ہاں یہ بھی گانی
ہ آپ کا ہو گیا
نہیں ابھی میرا بھی نہیں ہوا ہم نے کھانا تو بنا لیاا پر ابھی کھایا نہیں ہے من نہیں ہو رہا تھا یں تھوڑی دیر بعد اتنے مان سے ابھی تو ایسا کچھ مان نہیں ہو رہا ہے جب تک بھوک نہیں لگتی ہم لگ نہیں کھا تو ایسا نہیں کہ ٹائم ہو گیا بس کھان میں
تو کھایا ہی تھا ہم لوگ نے کبھی من ہی نہیں کرنا کچھ اوپر سے ناشتہ یہ بات ہیوی کر لیتے ہیں
ہاں س سئی اور کچھ بتاؤ
ہوں ب
اور کچھ بتاؤ کچھ اپنے بارے میں کچھ
کچھ نہیں ابھی تسے گھر پہ تھا ادھر ادھر کام کے سلسلے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ
کیا کام کر رہے ہو تم
کام تو ابھی کچھ نہیں کر رہا لیکن ڈھونڈتا رہتا ہوں ایسی کچھ سے ا کیا نام جیب خرچ نکل جائے
ہاں وہ ہے ہی ہے لیکن کچھ ایسا ہو تو مجھے یہ بتانا کیونکہ میں ابھی کچھ کرنا چاہتی ہوں وسے گھر بیٹھے کب تک پیار ہی کرنا ہے اب ت اپنا فسے خرچہ نکل جائے کہ دوسروں پہ ڈیپینڈینسی تھوڑی کم ہو جاتی ہے
تو اسی لیے تو میں بھیھی ڈھونڈ رہا تھا کچھ ایسا جس سے مطلب پاکٹ خرچہ مطلب وہی تھوڑا فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے انسان رہنا چاہیے آج کل کے ٹائم پہ کسی بھی ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے کب کوئی ساتھ چھوڑ د
صحی بات ہے
کسی کا ہم ل ٹھیکا لے کے رکھ سکتے کہ کب تک یہ ہم لوگ کو ساتھ دے گا
ہاں ہگ باتن ات
ہوں اب باپ کو یہ دیکھ لو کب تک کب تک وہ کیا نام وہ کر پائیں گے
ہاں ب بن
ھمم یہ دیکھتا رہتا ادھر ادھر کچھ رہے اچھا تو بتانا ہے اب بھی
ہ چا ہوگت مزولہ تؤ انشاء اللہ اور بتاؤ کچھ تم اپنے بارے میں دھر ادھر س باتیں بتاؤ تھوڑی بہت
یہی بت رہا اھا اور کیا اور بکس وغیریرپ پڑھتی ہو کیا مطلب ایسا نہیں نان اکیڈمک ناول ٹائپ کی ہے تو پھر
نہیں م مجھے بہت شوق ہے پر کیا ہے ہ فسن بولتا
وقت نہیں ملتا
نہیں وقت نہیں گس نہیں
آن لائن آرڈر کر سکتی ہو آپ تو
ارے فون ساری چیزوں میں پیس زیا کرری گا
ہ پیسے ضائع نہیں ہوتے کیونکہ موبائل ریچارج میں بھی اس سے کمی لگتا پیسے ہ اچھی ناول اچھی بک سستی ملتی ہے کیونکہ وہ پاپولر رہتی ہے تو اس کا وہ چارجز کم رہتے ہیں
ہاں سس
ہوں توی میں کہہ رہا تھا پڑھنا چاہیے بک کیونکہ پڑھنا یہ بک کیونکہ اس سے بہت کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے مطلب موبائل سے تو اچھا لگتا ہے
موبائل سے اچھا رہتا ہے لیکن کیا ہے نا کہ سا ہم لوگ کیا دن بھر گھر میں کام کاار سے پھر تو تھوڑا بہت ملا موبائل دیکھ لے کبھی ٹی وی دیکھیے اس میں ہی ہم لوگوں کو ٹائم ملتا نہیں اب ہم لوگ ایک ناول خریدیے اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہم لوگ تو پتا چلا دو تین چار سالوں میں وہ ختم کرے اور گھر والے کہیں اس سے اچھا تھا تم لوگ قرآن شریف پڑھو وہ یہ کر لو یہ کیا پڑھ رہی ہو ایک کہانی کتاب پڑھ رہی ہو ایسا کہتے ہیں نا سر
وہ بھی ہے لیکن یہ کہ الگ الگ چیزیں پڑھنے چاہیے میرے حساب سے ج کیونکہ الگ الگ چیزیں پڑو گی تبھی آپ کا دماغ الگ الگ چیزوں کے حساب سے ڈھلے گا بہت انٹرسٹنگ بھی رہتی ہے ناول ناول صرف نہیں میں بول رہا بہت ساری چیزیں اچھی بھی رہتی ہے ایسے کہ ایک دو کتاب ہے میں نے دیکھی ہے اٹامک ہیبٹ نام سے سنی میں نے پڑھی نہیں لیکن اس بارے میں سنا کہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے کر کے آپ اپنی دنچریا کو سدھار سکتے ہیں اپنی لائف کو اچھی کر سکتے ہیں
ہاں وہ بھی بات ہے
ہوں یہ تو
خیر اور بتاؤ تم کچھ اپنے بارے میں
اور کیا بتاؤ
ج
اور کیا بیں لگتا پھر بارش ہونے والا بادل گرج رہے ہیں
صحیح ہے موسم اچھا ہےتا پھر خراب رہتا ابھی تو یہیر چلتا ہے ہیر توا
ا تو بہت عمس ہو گیا ہے ابھی کتنی زیادہ ہیٹ ویو چل رہی ہے پورے انڈیا میں انڈیا کے پوری دنیا میں ہیٹ ویو چل رہی ہے ابھی
ہ ہووگی
یوروپ کا دیکھا ہے نیوز ابھی وہاں بس کتنا وہ چل رہا ہے
نہیں میں نہیں کہا تو
گرمی کے کارن وہاں پرس کتنا وہ ہو رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے وہاں لوگوں کو اب یہاں تو ہم لوگ بہت گرمی میں بھی چائے ہی پی لیتے ہیں
ہاں تو عادت ہے جس کا رہتا ہے اس کو گرمی سے اب ہم لوگ کھانا بھی کھاتے گرم گرم تو اس کا یہ مطلب تھوڑی گرمی ہے تو ہم لوگ ٹھنڈا کھانا فریج میں رکھ کر کھانا شرو کرتے
ہوں آتا
ایسا تھوڑی ہوتا ہے وہ جب جو جیسا کایا جاتا ہے اس کو تو ویسا ہی کھایا جائے گا نا اب ٹھنڈی کے دنوں میں تم آئس کریم کاؤ گے تو آئس کریم گرم کر کے تھوڑی کھاتے ہیں وہ توببھر ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں نا
میں نے ایک دو لوگ کو دیکھا آئس کریم کو بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کو گرم کر لیتے پھر اس کا جو سوپ بن جاتا ہے نا پھر وہ پی لیتے
پھر کیا مطلب اس کا
وئی چسوچا
جو چیز جیسا جس فارم میں ہو اسی فارم میں اچھا لگتا ہے نا
ہوں ہ آج کل تو آئس کریم کھانے کا بھی من نہیں کرتا تب وہ ایسی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے سوشل میڈیا پہ آئس کریم کیسے بنتی ہے ان ہائجینک طریقے سے دیکھ کے عجیب لگ جاتا ہے
ہاں لیکن ہم میں تو باہر کا کچھ اتنا کھاتی بھی نہیں ہ مجھے اتنا پسند بھی نہیں ہے تہ ش والل بھی ہے
ہاں
ہ
بہ تھا
کون کرج ہ
وہی تو
نہیں مجھے گارڈننگ کا شوق نہیں ہے
پہلے کیا کرتی تھی تھوڑا بہت
ہاں پہلے فری ٹائم میں کر لیتا تھا انسان لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا
ہ یہ بھی ہے اور جگہ بھی نہیں ہوگا نا
کھیا ہاں آج کل تو فٹ میں
وہی تو آج کل فلیٹ میں رہتے ہیں لوگ جگہ بھی نہیں ملتی فلیٹ میں تو اور پرابلم ہو جاتا کوئی رہتا ہے تو فلیٹ میں
وہی نا فلیٹ میں تو بس ایک چھوٹا سا مطلب بالکنی دیتا ہے اور اس میں کتنا کچھ کر پائے گا آدمی کپڑے سکھاؤ گے پودے لگاؤ گے ہاں
وہی بات ہے آج کل اسی لیے کوئی نہیں لگا پاتا کرتا زیادہ شوق رہنے کے بعد
ویسے ہے بچوں کو شوق ہے کہ کچھ لگاؤ ممی یہ پھول وغیرہ پودے وغیرہ یہ لوگ بولتے ہیں لگانے کے لیے پر جگہ بھی تو نہیں ہے اور کون اتنا کرے گا
ویسے تو لگانا چاہیے لیکن وہی ہے نا جگہ اگے نہیں ہے ہاں
چے بھی سیکھتے اس سے کچھ
ہوں ہ پھر ایک ٹائم پہ اور گرمی پڑ جائے گی اگر اپن لوگ کچھ نہیں لگائیں گے تو ابھی تو اتنی زیادہ گرمی ہے ا کچھ نہیں لگائیں گے پیڑ پودے تو اور گرمی
ہمم‌ہمم
آکسیجن کی بھی بھی کمی ہو جاتی ہے نا اسی لیے پیڑ پودے لگا کے رکھنی چاہیے گھر پہ
صحی بات
ہوں ہوا نیچرل رہتی ہےھر یہ اس اس کے بارے میں تو میں نے ایلو ویرا کے بارے میں کہ یہ نیچرل ایئر پیوریفائر ہے
ہمم
اس کو لگا لو تو کہ نام ہے گھر کی ہوا صاف رہے گی
ہاں میرے گھر میں بھی تھا ایک وہ آتا ہے پودا وہتا لمبی لمبی پتیاں رہتی اس کو الکاپام جو کہتے بولتے ہیں وہ بھی بہت ہی مطلب آکسیجن سب سے زیادہ وہی دیتا ہے تو میرے گھر میں تھا وہ الفا فام کو اور کیا اس کو ایک اور کہتے ہیں اس کو اسی طریقے کا ایک اور رہتا ہے وہ مطسب بڑے بس پتی پتی رہتی پہے مجھے لگتا تھا یہ کیا پتی پتی لگا ہوا ہے تو بھائی یہ اچھا رہتا ہے مطلب آکسیجن دیتا ہے
اچھا ہے اور کیا ہاں ہوا وغیرہ فریش رہے گی فریش ایئر رہے گا تو اچھا رہے گا باڈی بھی اچھا رہتا ہے انسان کا مائنڈ فریش رہتا ہے
ہمم
وہی تو
اور کچھ بتا
چلو ٹھیک ہے پھر رکھتا ہوں
اچھا چلو ہاں پھر بات کر کے ٹھیک ہے چلو